جی وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بھائی
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
الحمد للہ میں بھی صحیح ہوں اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
ابھی تو بیٹھے ہوئے ندی طرف تو بس انجوائے کر رہے ہیں
اچھا ابھی کا تو کھانا وانا آپ نے کھا لیا
جی کھا ابھی تو وہاں ہو گیا دو گھنٹہ کھایا ہوا
ھمم
اور آپ کا ہو گیا کیا
ہاں بھائی میں نے بھی کھانا کھا لیا وہ پتا کیا بنا تھا آج میرے گھر
جی
جیسے کہ ہمارے پھوپھی وغیرہ آئی تھی تو مہمان لوگ آئے تھے ہمارے گھر تو میں صبح سویا ہوا تھا پورا ہڑ بڑا کے اور ڈائریکٹ آ گئی میرے گھر کوفی لوگ
ہاں
تو میں نے سوچا کون آ گیا ہ ہڑبڑا گیا پورا کیونکہ صبح صبح آتے ہیں تو اتنا پتاہ نہیں نہیں چلتا ہے
ھمم
تو میں پھر سلام ولام کیا پھفا پھوفی کو پھر اس کے بعد میں میں گیا تھوا ناس
ہنا س س نہیں مہمان جی جی
تو ناشتہ وشہ لانے گیا پھر ناشتہ لان کر پھر اس کے بعد ناشتہ واشہ کرایا پھر پھر لوگ کو پھر اب آئی تھی تو پاپا نے بولا کہ جا چکن لیا
جی
تو میں پھر گیا موڑ پہ چکن لیا تو پھر ادھر ہی میں جا کے وہی بہانے کو کچھ ٹھنڈا وغیرہ بھی پی لیا
اچھا
تو ابھی آج میں نے ا ابھی پھوپی لوگ ہیں ہی ہیں چکن وکن وغیرہ بناتا کھا پی کر ابھی سب آرام کر رہے ہیں
ا
اور بھیا کا تو آج کل ڈیز لین میا لگ رہا ہے کا تو ڈالٹن گنج میں
جی جی جی ہاں آج آج سے شاید اسٹارٹ ہے
آج سے اسٹارٹ ہے
جی ہم کو تو ایسے کوئی بولا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم تو ابھی ادھر ادھر گئے نہیں ہیں تو ہم کو نہیں معلوم لیکن جائیں گے ادھر دیکھنے آج
او اچھا کتنا دور پڑ جاتا ہے سی جہاں لگتا ہے میلوا
یہاں سے ایک کلو میٹر سمجھ لیجے
ایک کلو میٹر ہے
جی
ڈیل لڑ میں کا تو بہت مزہ آتا ہے نا بڑا بڑا ج جھولا آتا ہے بھیڑ وڑ بھی پورا پانی وانی برستا ہے تو
جی اور ہم کو تو لگتا ہے نا کہ اس بار مطلب پچھلے بار سے زیادہ ٹینڈر پیسہ لیا ہے
ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ انسٹاگرام پر آیا تھا کہ شاید اٹھاسی کی
ہاں ہاں اٹھاسی لاکھ بیس ہزار میں
اچھا
تو اس اس حساب سے نا ٹکٹ کا ہم کو لگتا ہے پرائز پچھلا بار بیس تھا تو اس بار لگتا تیس کر دے گا
ہو سکتا ہے کا کہ بہت زیادہ اتیھی نا اس کے لے کر کے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں بہت بڑا میلہ نہ لگتا ہے یہ اور یہاں بہت بڑکا بڑکا جھولا ناؤ جھولا بڑا جھولا ا پچھلے بار تو جل پور ہی بھی آئی تھی شاید
ہاں ہاں
موت کنواں اور بچوں لوگ کے جھولا بہت سارے دکان وکان وغیرہ س ل لگتے ہیں جب جب سیوائے میدان میں لگتا ہے نا تب تو پورا شیوجی میدان کا لک ہی چینج ہو جاتا ہے
جی اور جب ہم لوگ جیسے ڈلی لینڈ ابھی ختم ہوگا نا تو اگر کرکٹ کھیلنا جائیے گا تو پورا ادھر ادھر مطلب کوڑا ہوا رہے گا پیچ
گ گندا پورا ہوتا ہوگا نا یہ
ہاں گندا بھی ہے اور پورا مطلب بال ٹپکائیے گا تو ادھر ٹپکائے گا تو دوسرا جگہ ٹپک جائے گا
ارے تو پورا زمین اچھڑ کھابڑ ہو جاتا ہوگا نا
ہاں ہاں وہاں سب بانس واس گڑاتا ہے اسی وجہ سے
تو آپ مطلب وہیں آپ لوگ کھیلنے جاتے ہیں نا
جی جی تو ابھی تو کھیلنا بند ہو گیا شیواجی میں
او ہاں تو اب لگ رہا ہوگا شاید اسی لیے بند کر دیا ہوگا کہاں کھیلیے گا
ہاں ہاں
میں پچھلے بار گیا تھا تو میں ہم لوگ مطلب گاڑی بک کر گئے تھے ہم لوگ چار پانچ دوست ہیں ہم لوگ گاڑی بک کر گئے تھے
جی
آپ کو پتہ ہی کہ میں ست بروا میں رہتا ہوں
ہاں ہاں
تو گاڑی بک کر کے گیا تھا ہم لوگ تو ہم لوگ آ وہ جیسے پہنچے نا سدیچو
ہاں
تو ہم لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ شیواجی میدان کہاں پہ ہے تو ہم لوگوں نے پوچھا پوچھ کر جا رہے تھے تو پھر
یہ دیکھیے اتنا جام ہے اتنا جام ہے کہ ہم لوگ کا گاڑی گھس ہی نہیں رہا تھا
اچھا
تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے گاڑی ایک سدیک چوک میں میرا دوست کا دکان ہے گاڑی وہیں پہ لگایا پھر اس کے بعد ہم لوگ پیدل وہاں سے اھی ڈ لینڈ میلہ میں گئے
اچھا
تو ہم لگ گئے میلا میں تو ہم لوگ سوچے کہ ہوگا دس پندرہ روپئے ٹکٹ اور جیسی گیا نا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیس روپیہ ایک پرسن کا
اچھا ہاں
میں شوک ہو گیا لے
ہ بیس تو ہے تھا ہی پیچھلا بار
بیس روپئے ایک پرسن کا تو پھر ہم لوگوں کے پاس ایک دوست تھا اس کے پاس پاس تھا ٹھیک ہے
ہاں
پاس پاس میں چار آدمی کا رہبے کرتا ہے فری
ہاں
تو ہم لوگ گئے پاس سے گھسے ہیں پھر اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ گئے بڑا والا جھولا پہ
ہاں
ایک دوست ہے میرا جس کا نام ہے نوشین نام ہے شاید
اچھا لڑکی ہے
نہیں نہیں لڑکا ہے لڑکا نوشین انصاری
اچھا
تو اس کو بڑا والا جھولا پر ڈر لگتا تھا اور ہم لوگ زبردستی اس کو بیٹھا دیے
او
اور جب جھولا چلنے لگا نا تو وہ چیز لانے لگا ممی ممی ممی پے کچھ نہیں ہوگا کچھ
تب تو آپ لوگ تو یہ غداری کر دیے نا اس کے ساتھ
ارے گداری کا یہ سب ہوتے رہتا ہے
جی ہاں وہ دوستی میں تو مستی مذاق ہوتے رہتا ہے
ہاں اور آپ بتائیے کچھ
ابھی تو ہم بس ندی میں مطلب ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہ شیوا جی میں ابھی تو کھیلنا بند ہو گیا ہے پھر سوچتے تھے ندی میں بھی کھیلنے جائیں گے تو ابھی ندی میں بھی پورا پانی آ گیا ہے
ندی میں آپ لوگ ندی میں پیچ بنائے تھے کیا
جی جی وہی ندی میں پیچ بنائے تھے نا تو اب وہ پت نہیں ہے کہ ڈوب گیا بہ گیا
ندی میں پیچ پانی آ گیا تو وہ ختم ہی ہو گیا ہوگا لگ بھگ
اس سے پہلے ایک بار آیا تھا اور تو اس اس ٹائم تو تھا ہی لیکن ابھی کا تو معلوم نہیں
ابھی باڑ زیادہ آگیا ہوگا نا
ہاں ہاں ابھی تو بہت زیادہ پانی آ گیا ہے آج صبح ہم دیکھیں نا تو تھوڑا کم تھا پھر ابھی آئے دیکھ دنے تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے
ارے پانی کا کوئی ٹھکان نہیں ہے کب بڑھ جائے آپ لوگ کا گھر ندی کنارے ہے کیا تو تھوڑا سوچ سمج
اور پرسوں پتہ کیا ہوا ہم ہم نا رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سب ادھر مطلب ندی کنارے سگریٹ و سب پینے آتے ہیں
تو ان لوگ آئے تو ان لوگ جا رہے تھے گھر اپنے تو میرے گھر طرف سے جاتے ہیں کھڑکی طرف سے تو وہاں پہ ایک سانپ تھا چھوٹا سا سمجھے
اچھا
ا ان لوگ پورا ایک دم بھڑک گئے صاف صاف ایسے کر کے چلانے لگے ہیں ہم بھی دیکھنے لگے کیا ہے کیا ہے دیکھیے چھوٹا سا مطلب سانپ تھا
ہاں برسات کا موسم ہے
ہاں تو ایک بغل میں گھر بنایا بڑا سا تسلیم نام ہے ان کا جن کا گھر ہے تو انہیں کے گھر میں گھس گیا ہم کو لگا میرے گھر میں گھسے گا لیکن اللہ کرم سے میرے گھر میں نہیں گھسا
ارے بہت ڈر ہے سانپ اونپ سے چلا رات ب رات کا باغ کاٹ دے گا کوئی ٹھکان نہیں ہے
ہوں اور ہم لوگ پتہ ہے ہاں اور ہم لوگ جا رہے تھے بیتلا
ہ
تو وہاں ج راستہ میں ہے نا جانے ٹائم میں مطلب سوچیے آپ اتنا اس سال بارش ہو گیا ہے کہ ادھر کا جو راستہ میں پیڑ پودا ہے تو وہ سب پورا روڈ پہ آ گیا ہے
روڈ پر ٹوٹ کر
نہیں نہیں روڈ پہ پورا جیسے جلاس ہوتا ہے نا تو پیڑھی میں بڑھتے بڑھتے پورا روڈ پہ آ گیا ہے
اچھا مطلب پانی سے ب بہت زیادہ ہوا ہے نا
ہاں تو ہم لوگ بھی وہ دیکھ کے چوک گئے اس سے ابھی حال فی الحال میں گئے تھے دو تین دو چار دن پہلے تو اس سے پہلے اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تو اس ٹائم تھوڑا اس ٹائم ٹھیک ٹھاک تھا اور اس بار جب گئے نا تو پورا ایک دم جھلاس جو ہے نا پورا روڈ پہ آ گیا ہے آدھا
ارے پانی بہت زیادہ ہو گیا ہوگا نا
ہاں اس بار وہی پانی بہت زیادہ ہوا ہے تبھی تو
ہاں ہ تو کیا کر سکتے ہیں زندگی ہم لوگ کا جھنڈ ہو گیا پھر بھی گھمنڈے میں ہے
جی جی
تا ہے کہ سب چیز اسی کے ہاتھ میں ہے
جی جی یہ تو ہے
ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں جو کام کرنے آئے وہ کام تو کرتا ہے نہیں جوا نش شراب یہ یہ سب میں اپنا زندگی برباد کر رہا ہے اوپر جا کے کیا منہ دکھائے گا وہ لوگ ہاں جی
ادھر بہت آدمی آنا جانا کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ابھی سگریٹ اور دارو یہ سب لے کے آئے ہیں
مرے یہ لوگ کیاس مسلمان ہے یہ لوگ کیا ہے
جی جی ابھی ان لوگ کا کیا ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کا تو روز کا اڈا بن گیا ہے ادھر
ہاں اب آخرت م میںیر لو کیا منہ دکھائے گا جب اللہ تالی پوچھ گا کہ تمہارا نیکی کہاں ہے
جی
ولو کیا کہے گا
ہوں ہوں
کیا اسی دن کے لیے امام حسین نے اپنا بلیدان دیا تھا تھا اپنا شہید ہوئے تھے یہی دن دیکھنے کے کے لیے کہ مسلمان اپنی ساری زندگی جوا شراب اور نشے میں گزار دے یہی دن دیکھنے کے لیے کہ مسجدوں کو آباد کرانے کے لیے گھر گھر چندا کرنا پڑے یہی دن دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے رہتے ہوئے مدرسوں میں چولہا نہ ڈلے کھانا نہ بنے
جی اور ابھی کیا پتاہ ہے ہندو سے زیادہ ہے نا مسلمان لوگ سب یہ سب نشہ کرنے لگا ہے
ارے مسلمان برباد ہو گیا مسلمان اب کیا ہی کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان مسلمان کو اب سدھار سکتا ہے تو وہ ہمارے علمائےء کرام ہے اور کوئی نہیں ہے جی اب اسلام جو ہے اسلام پہلی بات تو تلوار کی بنیاد پہ نہیں نہیں تلوار کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھا ہے یہ امن اور شانتی اور محبت سے بڑھایا گیا ایک
اعلان کیا ہوا دن ہے
ہاں اور یہاں پہ پتا ہی کیا ہوا تھا جیسے مہ ارا میں ڈی جے ڈی جے نکالنے کے لیے ہمارے امام صاحب منع کیے تھے تو مطلب وہ تین جمعہ سے اعلان کر رہے تھے تو ہللہ ولہ اتنا مطلب ڈھیٹ ہے کہ سوچیے امام کا بات تک نہیں مانا وہ لوگ بولا کہ ارے بولنے دو امام کو ایک کان سے سنتے ایک کان سے نکالتے ہیں ڈیجی تو آئے گا ہی اور ڈی جی ڈی جے آ کے ہی رہا سمجھے
ہوں ارے آج کل کے جو نوجوان ہے نا وہ ڈی جے کی ناچ پر ڈی جے کی آواز پر صرف ناچتے ہیں جھومتے ہیں اور یاح حسین یا حسین یاحسین آپ بھائی طریقہ سے کرو نا حسین کو جب آپ
کر تو طریقہ جی جی
حسین اس شخص کا نام ہے جو اپنا گھر بار لٹا دیا مگر یہ ضد کے سامنے نہیں جھکا
جی جی
حسین وہ ہے جو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ کر کربلا پہنچا
جی
حسین وہ ہے جو اپنے دین کی خاطر دس دن کے لئے پانی نہیں چھوا
ہاں ہاں
حسین وہ ہے کہ اپنے دین کے خاطر اپنا سر شہید کرانے میں بھی پیچھے نہیں ہوا ہٹا
ج جی جی
اتنا جہاں چھ ماہ کا جس کا ا جس کے شہر صاحب جادو کو شہید کر دیا گیا وہ ان کی ہمت تھوڑی ہوتی